ہیلو
ہیلو
ہیلو
کہاں آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے السلام علیکم
بالکس بال تم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسے ہو
آواز نہیں آ رہی پت نہیں کیوں
اچھا آواز نہیں آ رہی
کوئی نٹ ہیلو
ہلو آواز نہیں آ رہی
ہاں اب بولو
اچھا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی ہبی میں گزارتا ہوں
اچھا تمہاری ہابی کیا ہے ویسے
مجھے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے بچپن سے ہی مجھے کرکٹ کا شوق ہے جب بھی خالی وقت ملتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ میدان میں کرکٹ کھیلنے میں چلا جاتا ہوں
اچھا تمہاری ہو یہ کرکٹ کھیلنا پسند ہے بڑھیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کرکٹ کھیلنے سے جسمانی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور تم کس پوزیشن پر کھیلتے ہو گئے
میں زیادہ تر بیٹس مین کے طور پر کھیلتا ہوں لیکن کبھی کبھی گیند بازی بھی کرتا ہوں مجھے بڑے بڑے شاٹ لگانا بہت پسند ہے
کیا بڑھیا بات ہے یہ کرکٹ وغیرہ کھیلنا تو کیا تم کسی کرکٹر کو پسند کرتے ہو
جی ہاں مجھے وراٹ کوہلی بہت پسند ہے ان کی محنت انوشاسن اور کھیل کا انداز مجھے بہت پربھاوت کرتا ہے
بہت بڑھیا ہے میری ہابی کرکٹ نہیں ہے بلکہ میں تو تھوڑا کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں
ہیلو
ارے میری ہابی کرکٹ نہیں ہے بلکہ میں تو کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں
سچ تمہیں کس طرح کی کتابیں پسند ہیں
ہاں مجھے تاریخ سائنس اور اسلامک معلومات سے سمبندھت کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھ کر انسان کا علم بڑھتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی سالوت بھی بڑھتی ہے بہتر ہوتی ہے
بالکل صحی تم روز کتنی دیر کتابیں پڑھتی ہو
ہلو ہلو ہیلو
آپ کی آواز بہت کم ہی آ رہی ہے
اچھا اچھا آواز نہیں آ رہی کیا دقت ہے وس میں تو بڑھیا صو آپ صاحب بول رہا ہوں گھر بھی نہیں آ رہی آواز
اب آ ابھی دھیرے دھیرے آ رہی ہے زور سے بولنا تھوڑا
اب تو آ رہی ہوگی نا صی
ہاں اب آ رہی ہے
اچھا میں پڑھ لیتا ہوں کم سے کم ایک آدھ گھنٹے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی اگر کوئی دلچسپ کتاب مل جائے تو اور کئی گھنٹے بھی پڑھتے رہتے ہیں
کیا کتابیں پڑھنے سے تمہاری پڑھائی میں بھی مدد ملتی ہے
جی ہاں بہت مدد ملتی ہے میرا لفظوں کا ذخیرہ بڑھتا ہے ل لکھنے کی صلاحت بہتر ہوتی ہے اور نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں
یہ تو بہت فائدے مند ہابی ہے میں کبھی کبھی کتابیں پڑھتا ہوں لیکن نیمت روپ سے نہیں
ہاں تم اچھا اچھا تو میںیں کوشش کرنی چاہیے شروعات چھوٹی کہانیوں سے کر سکتے ہو
ضرور ویسے میری ہابی تو کرکٹ ہے بٹ مجھے اس کے علاوہ سائیکل چلانا اور کھیلوں کی خبریں دیکھنا بھی پسند ہے
کبھی کبھی سائیکل چلانا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے ڈرائنگ بنانا اور نئی جگہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بھی پسند ہے
اچھا ڈرائنگ بنانا ایک رچناتمک ہابی ہے
ہاں یہ تو ہے
تو تم کس طرح کی ڈرائنگ بناتے ہو
ہاں میں پراکرتک درشیوں پہاڑوں ندیوں اور گاؤں کے منجاروں کی ڈرائنگ بناتا ہوں اس سے مجھے سکون ملتا ہے
بہت خ میری رائے میں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہوبی ضرور ہونی چاہیے
ہاں بالکل ہووی نہ صرف وقت کا استعمال اچھے سے سکھاتی ہے بلکہ انسان کے تناؤ کو بھی دور رکھتی ہے
صحیح کہا آج کل بہت سے لوگ موبائل فون پر زیادہ وقت بتاتے ہیں جبک خووج انسان کی سیت کو بہتر بناتی ہے
ہاں میں بھی یہی سوچتا ہوں اگر ہم اپنی خالی وقت کسی اچھی وج میں لگائیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں
تمہاری باتوں سے مجھے کتابیں پڑھنے کی پررنا ملی ہے
ہاں اور مجھے تمہاری باتوں سے کھیلوں میں حصہ لینے کا اتساہ ملا ہے
اور اور سنائیے آپ کے یہاں پر کیا ہو رہا ہے
بہت بڑھیا ہی ہیں اب تو گرمی وغیرہ کا سیز سیزن چل رہا ہے فی الحال میں موسم بھی تبدیل ہوا ہے اور برسا بھی بڑھ گئی ہے
اچھای بہت بڑھیا اور آپ کے امتحان قریبا کیا
ہاں انت ہم تو ابھی قریب تھے ہی ابھی تو کہہ رہے س کوئی پپریشن نہیں کر رہے ہیں بلکہ چل رہی ہے ابھی گھر پر رہتے ہیں اور اپنے امی ابو کے ساتھ رہتے ہیں
ہاں جٹھ میرے امتحان تو اتوار سے شروع ہونے والے ہیں
اچھا بڑھیا ہے آپ کے اندانوں کی تیاری بڑھیا سے کیجے اور خوب محنت کریں اور پڑھائی کریے
ہاں اور سنائیے آپ کی اور کیا ہو اور کیا ہوگئی ہے
اور تو ایسا مجھے لوگوں سے باتیں بھی کر لیتے ہیں ایک آدھ دو دن میں ایک آدھ دو گھنٹے اور لوگوں سے باتیں کرنا بھی اچھا لگتا ہے اس ان کے بارے میں دھ سے جانکاری مل سکے اور کیا لوگ سوچتے ہیں کیا اپنے بارے میں مطلب خود کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیا ہی رہے گا
اچھا اور سنائیے سوشل میڈیا میں آپ کون کون سی ایپ یوز کرتے ہو
سوشل میڈیا میں تو جیسے واٹس ایپ بھی ہو اور انسٹا بھی ہو گیا یہی زیادہ یز کرتے ہیں میں تو ویسےٹسپ ہی کبھی کبھار یوز کر لیتا ہوں جو بھی میسج س میسج وغیرہ بھیجنے کے لیے باقی تو یوز اتنا نہیں کر پ
ہاں میں بھی ان کا یوز مات جو دیش بھر کی نیوز وغیرہ ہے ان کو دیکھنے کے لیے اور تھوڑا بہت منورنجن کے لیے کر لیتا ہوں اور اس سے بہت اسکل وغیرہ کا گیان ہوتا ہے جیسے یوٹیوب ہے ی وب پہ سے آپ نئی اسکل سیکھ سکتے ہو اور بہت چیز ہے سوشل میڈیا سے اور اس کی نگیٹو بھی پربھؤ ہے جیسے کہ اس کی عادت لگ جانا اور کم سے کم پانچ چھ گھنٹے انسٹاگررام یوٹیوب فیس بک واٹسپ وغیرہ چلانا
فائدے تو خیر اتنے نہیں ہیں بلکہ نقصان زیادہ ہی ہیں بس فائدہ تو وہی ہے کہ لوگ تھوڑے اپڈیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس سے نیا نیا سیکھتےئے ملتا ہے جو سماج کے بارے میں چل رہا ہے کیا چل رہا ہے بلکہ اس کے ٹائم خراب کرنا اور وہی ہے لوگوں کو افواہیں پھیلانا ادھکتر تو یہی رہتا ہے
ہاں اس میں کبھی کبھار فیک نیوز آ جاتی ہیں اور کبھی کبھار سائبر اسکیم وغیرہ ہو جاتا ہے بٹ ہم کو اس میں پرائیویسی بنائی رکھنی چاہیے اور ٹو اسٹیپ ویریفکیشن جو کچھ بھی ہے وہ سب لگا کے لینا چاہیے اور اپنی پرائویسی کو زیادہ شیئر نہیں کرنا چاہیے اس پہ
ہاں ہاں یہ تو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی پرائیویسی کو بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے اور اپنا جو بھی ٹو اسٹیپ ویریفکیشن وغیرہ اور جو کسی کو نہیں بتانا چاہیے مطلب اور اپنا جو بھی جی میل ہے سب کا ٹو اسٹیپ ویریفکیشن تو سب کا ہی رہنا چاہیے باقی او ٹی پی وغیرہ کسی کو نہ دیں
ہاں یہی صلاح سبھی کو دینی چاہیے
اب تو لوگوں سے کافی فراڈ ہوا ہے ابھی میں ایک خبر پڑ رہا تھا سوشل میڈیا سے ہی کیا وہ ڈونگگر پور کی کہیں وہ ایک جضلع ہے اس کی خبر تھی اس کے ایک ویکتی کے قریب چھ لاکھ زیادہ روپئے سائبر کرائم والوں نے کر دیے
اچھا سائبر کرائم بہت اہم بات ہوگی ابھی ہمارے یہاں پہ
ہاں لگ بھگ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک کم تو ہو ہی نہیں رہا بلکہ اس میں سرکار کوئی قدم اٹھائے تو کچھ ہو سکتا ہے
ہاں اور سنائیے آپ کے یہاں پر کیسا موسم ہو رہا ہے
ہاں موسم تو تھوڑا گرمی ہوئی تو اب وہ برس ابھی تھوڑی کم ہو گئی ہے اب تھوڑی تھوڑے دنوں میں برس میں تبدیل ہو جائے گا اور موسم کیا ہے اور یہاں سے آگے تو سردی گرمیاں کم ہوتی جائیں گی اور برسات بڑھتی جائے گی
تمہیں کون سا موسم بہت پسند ہے
موسم تو ویسے سارے ہی پسند ہیں اپنے یہاں تو باقی ایسا تو کوئی خاص نہیں ہے بلکہ تھوڑی برسات اچھی لگتی ہے
اچھا برسات میں جو ہریالی ہو جاتی ہے پیڑ بت ہو جاتی ہے
اس سیزن میں برسات کے جو بھی موسم ہوتا ہے اس میں گھومنا بھی اچھا لگتا ہے
ہاں
ہاں گھومنا بھی بہت پسند ہے باقی یہ ڈرائنگ وغیرہ تبھی تو وہ آتا ہے نا نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں ان کی طرح سوچو کیا کیا کرنا ہے ویسے
ہاں احمد اللہ اور سنائیے
ہاں بڑھیا ہے صاحب بڑھیا بلکل
اور ہم کچھ نہیں ابھی تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ کے گھر سب خیریت؟
ہاں جناب سب خریت ہیں بھائی جان، باقی تو رب کی کرپا یا دعا ہے
ہاں آپ سے گفتگو کر کے میرے کو بہت خوشی ہوئی اور آپ اپنا خیال رکھنا اور اللہ حافظ
اللہ حافظ